السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور خیر کیس سے ہیں آپ
الحمد للہ ہم خیریت سے ہیں آپ بتائیے کیا حال چال ہے
جی اللہ کا شکر سابٹھییک ٹھاک آپتائیں آخری گھر میں سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے سب کی
ہاں ہمارے گھر میں الحمد للہ سب ٹھیک ہیں گھر پہ اماں با بھائی بہن سب خیریت سے ہیں آ
صاحب اور آپ کے والدہب ٹھیک ہیں طبیعت صح یک ہے ان کی
ہ میرے والد صاحب اور میری والدہ کی طبیعت بہت اچھی ہے
ماشاء اللہ وارات اللہ اللہ ایسی ہی اپنے زبان میں رکھے خیریت سے رکھے طبی صحت ہمیشہ اچھی رکھے سب کی
آپ کی طبیعت کیسی ہے
جی اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے
اور
اور کیا کر جی کھانا پینا الحمد للہ ہو گیا کھانا پینا کھا کے باڑی کے بھوئے تھے توب میں نے سوچا آپ سے بات کر لی جائے
ہوں بہت اچھا کیا آج کل م مصروفیت اتنی رہتی ہے کہ بات نہیں ہو پاتی ہے
جی صحیح فرمایا آپ نے اور آپ نے کھانا پینا کھایا
جی ابھی تو نہیں کھایا ہے ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد سوچ رہے ہیں کھانے کو اور کھانا بھی بن بھی رہا ہے
اچھا کھانے کا صحیح وقت ویسے ہے مگر کے بعد کھانا چاہیے اس سے ہاضما اچھا رہتا ہے اور کھانے کے تورن بعد سونا بھی نہیں چاہیے
ہاں یہ تو ہے لیکن میری عادت ہے کہ میں پہلے کھانا کھاتا ہوں پھر تیس منٹ بیٹھ کے اس کے بعد تھوڑا ٹہل کے پھر ہی سوتا ہوں
یہ تو بہت اچھی حالت ہے ماشاء اللہ کھانا کھا کے اگر لیٹ سے کھات ہیں تو ٹہلنا بھی ضروری ہے
ہ اور آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے
پڑھائی بھی الحمد للہ اچھی چل رہی ہے میری پڑھائی جیسا یہار مکمل ہو گیا ہے اب تیسرا سال شروع ہونے والا ہے اس کے ایڈمیشن ہوگا آج میرا لاسٹ پریکٹیکل تھا اس مطلب پریکٹیکل نہیں اس کی صرف فائل سبمٹ کرنی اس کے لیے میں کالج گئی تھی تو ادھر سے آ موسم کافی اچھا تھا اور ٹائم بھی دو بجے بلایا تھا تو دوستوں نے میرے ج کہ موسم اچھا ہے کہیں کچھ کھانے پینے چلتے ہیں تو ہم لوگ کچھ کھانے پینے گئے تھے پھر گھر آ گئے
ماشاء اللہ بہت اچھا کر رہی ہو پڑھائی پہ دھیان دینا چاہیے اور ایسے کرنے سے ہی آگے کامیابی ملے گی آپ کو آپ کے آپ کے والد و والدہ بھی آپ سے خوش ہوں گے یہ ہم اپنی بیٹ لکٹی کو پڑھا رہے ہیں تو وہ محنت محنت سے اوررزی لگا کے پڑھ رہی ہے
جی صحیح فرمایا آپ نے آج دوپہر میں کیا کھایا تھا آپ نے
دوپہر میں ہمارے یہاں دال چاول روٹی سبزی اور کٹا ہوا پیاز اور پانی تھا مجھے دال چاول بہت پسند ہے
گرمی کے لحاظ سے تو ہلکا ہی کھانا اچھا ہوتا ہے آج کل بہت سخت گرمی ہو رہی ہے
ہ گرمی بھی ہو رہی ہے لیکن اس کے حساب سے مطلب کھانا بھی مجھے ویسے بھی بہت پسند ہے دال چاول
دال چاول تو واقعی بہت اچھا لگتا ہے ہلکا کھانا سادہ ہی کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے
ہوں تو مجھے اس کو کھانا بہت پسند ہے مجھے دال بہت پسند ہے دال کے ساتھ اور کچھ بھی ہو سبزی گوشت کباب
کون سی دال پسند ہے آپ کو ارہر مسور کیوٹی
ہمیں سب سے اچھی تو مسور دال لگتی ہے
اچھا کھڑی مسور یا پھر وہ
کھڑی مسور سب سے زیادہ پسند ہے
میری بھی فیوریٹ ہے کڑی مسور
کھڑی مسہور نمبر ایک پہ ہے اور اس کے بعد ارہر کی دال ہے
اچھا میرے بھی فورٹ ہم کافی ملتا جلتا ہے سب کچھ
ہوں
میرے وہاں آج بنا ہے چھولا بھٹورا
ہوں
اور کھچڑا
ماشاء اللہ بہت بہترین لذیذ پکوان بنا ہوا ہے
جی کھانا ہے تو آ جائیے شرکت کر لیجیے آپ بھی ساتھ میں
ارے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کھائیے سمجھیے کہ ہم نے کكھا لیا
اچھا
جی
اور آپ کو کھانے میں سب سے پسند دیزرا چیز کیا ہے کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے
کھانے میں مجھے سب سے پسندیدہ تو بریانی ہے
بریانی تو خیر سب کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے
ہ مجھے بہت پسند ہے بریانی کھانا بریانی کے ساتھ بریانی کے ساتھ رائتتا ہو پیاز ہو سلاد مطلب پورا سیلیڈ ہو پورا وہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے اس کے ساتھ میں ہاں اور اس
بریانی ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان روز کھا سکتا ہے
ہوں یہ بات تو ہے اور ساتھ میں کولڈ ڈرنک ہو ایک دم چھیل
جلد صحیح برف ڈلی ہوئی اور اس کے اندر اگر ممبو نچوڑ لو جو والا نمک ہوتا ہے کالی مرچ والا تو اور ٹیسٹ آ جاتا ہے
ہوں تو کھانے میں یہ بھی اچھا لگتا ہے مجھے
اور آپ کو ٹھنڈک کا موسم پسند ہے یا پھر گرمی کا
مجھے گرمی کا زیادہ پسند ہے کہ گرمی میں سب بوڑھے بچوں کو آرام رہتا ہے ٹھنڈی میں بوڑھے اور بچوں کے لیے بڑی مشکلات ہو جاتی ہے
جی یہ تو صحیح کہا آپ نے
ہوں اور گرمی میں تو آپ کوئی طریقے سے پنکھا چلا کر اے سی چلا کر آپ ٹمپریچر کو بہتر بنا سکتے ہیں لیکن سردی ی میں بڑا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے
دونوں میں دیکھا جائے تو نقصان اور فائدے دونوں میں ہیں کیونکہ
ہاں
بہت سخت ہوتی ہے سب کے گھر تو اے سی ہوتے ہی نہیں ہے بہت وہ اتنی جنی گرمی رہتی ہے کہ پنکھا بھی کام نہیں کرتا ہے تو غریب لوگ جو رہتے ہیں ان کو تو ایسی ملتی نہیں ہے تھھنڈ میں رہات انسان ڈبل ٹیبل کپڑے پہن کے تھنڈ کور کر لیتا ہے گرمی جس کے پاس اے سی نہیں ہے کسی کے پنکھا کولر بھی نہیں ہے ان لوگ کی بھی پہ دقت ہوتی ہے اور جو دھوپ میں اتنی سخت گرمی میں ساری دھوپ میں جو ہے باہر ٹھیلا لگاتا ہے یا اییسے دھوپ میں کام کرتا ہے یا مزدور جو ہوتے ہیں
ہوں
ان کے لیے مشکل ہوتی ہے اور ٹھنڈ میں رہتا ہے کام کرنے سے گرمی بھی آتی ہے اور ٹھنڈ میں زیادہ پہن لو تو کام ہی ہو جاتا ہے تو میرے حساب سے مجھے تو ٹھنڈ زیادہ پسند ہے
ہ ہاں سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے لیکن مجھے مجھے تو گرمی زیادہ پسند ہے کہ گرمی میں آپ جب مرضی ہو نہا سکتے ہیں سردی میں نہانے کے لیے تو سوچنا پڑتا ہے کہ نہ ہے کہ نہ نہ ہے گدر کا
یہ سب سے خاص چیز یہ کہ اس میں سب کا پسندیدہ آم ملتا ہے آم الچی یہ سیزن آپ سب گرمی میں ہی آتا ہے
مجھے آم بہت پسند ہے
مجھے ا بھی آم بہت پسند ہے آم کے سیزن میں ہم لوگ آم زیادہ کھاتے ہیں اور کھانا کم
ہ ابھی آپ کیا کر رہی ہیں
کچھ نہیں بس میں نے کھانا کھایا نماز پڑھی تھی مغرب کی اس کے بعد جو میرا روز کا معمول ہے میں سورہ واقعہ اور سور سجنا پڑھتی ہوں اور اس کے بعد جو میں نے خود ڈائری بنائی ہوئی ہے اس میں دع لکھی ہوئی ہے جو میں نے دیک کہ اچھی ہے س روز پڑھنا چاہیے اور اپنےو اس کی زندگی میں شامل کرنی چاہیے وہ بہت ساری دعا میں نے لکھ رکھی ہے اس تو میں پڑھتی ہوں اور میرے دادا ہیں انہوں نے مجھے ایک کتاب ہے اس کو پنسورا بولتے ہیں اس کے پیس وہ دی تھی اس کے پیچھے بہت ساری دعائیں ہیں جو صبح شام پڑھنی چاہیے میں وہ پڑھتی ہوں اس کے بعد میں نے کھانا کھایا پھر میں نے فار کوئی پ میں نے سوچا آپ سے بات کرتے ہیں پھر میں نے آپ سے بات کیا ابشا کی نماز اور س پڑھنا باقی ہے اور س بکرا کے آ کے رکو
ہ ہ تو آپ ٹی وی ٹی وی اور موبائل نہیں دیکھتی ہیں
موبائل ہی تویکھ رہی ہو موبائل سے آپ سے بات کر رہی ہوںٹی و و پہلے دیکھتے تھے ہم لگ چھوٹے تھے کارٹون وغیرہ اب ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا ہے
ہوں
ٹی وی موی اصل میں موویز دیکھنے کا شوق نہیں ہے موویز کبھی نہیں دیکھتی ہوں میں تو موویز ہی آتی ہیں ٹی وی میں اور نہ ہی کوئی ڈرام ا وغیرہ دیکھتی ہوں کوئی تو ابھی تو نہیں دیکھتی ہوں فون نہیں ہے کہ میں ریلس دیکھ لیتی ہوں اس میں کو دن سے ریلیٹڈ آ گیا یا کچھ نالج آ گئی نالج والا کچھ آ گیا تو ریلس دیکھ لیتی ہوں یا دوستوں سے کبھی بات کر لی بس موویز وغیرہ کا شوق نہیں ہے
ہ اب آج کل کے بچے تو دونوں موبائل بھی دیکھ تے ہیں ٹی وی بھی دیکھتے ہیں جی ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو اس ٹائم تو موبائل ہوتا نہیں تھا ہم لوگ ہی موبائل میں ٹی وی میں بیٹھ کے سب لوگ گھر میں اکٹھا ہو کے دیکھتے تھے بڑا مزہ آتا تھا
تب تو بہت مزہ آتا تھا تب انسان کے پاس کچھ کرنے کے لیے تھا بھی اب انسان اکٹھا بھی ہوتا ہے تو اپنے اپنے فون میں لگا رہتا ہے سب
ہ تو اس وقت مجھے بہت اچھا لگتا تھا وہ ٹی وی دیکھنا لیکن ابھی کچھ سالوں سے میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ میں ٹی وی دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور جو کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو موبائل فون میں اتنا اتنا کچھ مہیا کرا دیا گیا ہے کہ آپ اس میں سب دیکھ سکتے ہیں جاہے آپ کو سوشل میڈیا دیکھنا ہو یا یوٹیوب دیکھنا ہو یا کوئی خبر یا نیوز آپ کو دیکھنی ہے تو وہ سب آپ کو اس پہ مل جاتا ہے بہت سہولیت ہو گئی ہے
یہ بہت سہولت دے دی گئی کہ انسان جہاں سہولیت دیکھتا ہے وہاں زیادہ کرتا ہے ابھی کوئی انسان کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کوئی چیز جاننا ہے پوچھنا ہے کوئی دوائی کے بارے میں جاننا ہے تو آج کل یہ ہی آ گیا ہے تو سب فون سے سارے کام ہوتے ہیں اب تو فون کے بنا کسی کا گزارا بھی نہیں ہوگا
جی
کسی کو بچوں کو پڑھنا ہے کوئی چیپٹر پڑھنا ہے تو پورا چیپٹر وہ فون سے پڑھ سکتا ریوائز کرنا ہے
ہوں ہوں
کوشچن سالو کر رہا ہے تو اے آئی کے ذریعے سولو کر سکتا ہے تو بہت آسان بھی ہو گیا ہے سب کچھ
موبائل فون نے لوگوں کے لیے بہت آسانی پیدا کر دی ہے
آسانی پیدا کر د ہے
جی دور بیٹھ کے آپ اپنوں سے بات کر سکتے ہیں جیسے ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں
بالکل صحیح کہا آپ نے اور کوئی دوسرے ملک میں ہو یا دوسرے دیش میں ہو یا دوسرے شہر میں ہو ان سے بھی ہم رابطہ کر سکتے ہیں فون کے ذریعے پہلے تو بہت مشکل تھا کت جاتے تھے یہ سب ہوتا تھا پھر مہینوں کے بعد کط پہنچتا تھا آپ جب چاہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سامنے سے
ہاں ہاں یہ بات تو ہے بہت ساری سہولیت
اسائنمنٹ وغیرہ ایسے بنانا ہے پریکٹیکل کے لیے کچھ جو ہے ضرورت چاہیے ہوتی ہے مدد چاہیے ہوتی ہے تو فون سے سب کو بہت ایزیلی بہت آسانی سے سب کچھ مل جاتا ہے ہم کو اور بہت آسانی سے ہم لوگ سکتے ہیں جب سے اے آئی آ گیا ہے تب سے اور آسان ہو گیا ہے نہیں توب پہلے تو مشکل ہوتا تھا گوگل پہ بھی بہت ڈھونڈنا پڑتا تھا آسانی سے نہیں ملتا تھا
ہوں ہوں ہ صحیح بات ہے سی بات ت آ موبائل نے تو بہت آسان کر دیا
بہت آسان کر دیا ٹی وی کا یہ ہے کہ ٹی وی تب دیکھنا اچھا لگتا پ جب زیادہ لوگ ایک ساتھ دیکھنے ہوں کوئی ایسے ہارر مووی ہو گئی یا کوئی کامیڈی والے ہو گئے سھ بیٹھنے سب ایک ساتھ سب دیکنے مزہ آتا ہے کیلے دھنے میں ٹی وی میں مزہ
ہوں ہاں مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے لاسٹ ٹائم ٹی وی کب دیکھا تھا لگ بھگ دس بارہ سال سے اوپر ہو گئے میں نے ٹی وی نہیں دیکھا تھاا ہے اور نہ ٹی وی کی عبادت بچی ہے جو بھی ریلس دیکھنے کی عادت ہے ریل دیکھ لیتے ہیں فیس بک چلا لیتے ہیں دوستوں کو کو میسج کرنا ہوتا تو واٹس ایپ کا یوز کر
فون سےی ہو جاتا ہے اب تو ٹی وی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہمارے یہاں بھی ٹی وی بڑی سے لگی ہوئی ہے لیکن اب تییر کا کوئی کام ہی نہیں ہے میرے والد صاحب جو ہیں کرکٹ دیکھنے کا ان کو شوق ہے تو وہ کرکٹ دیکھتے ہیں وہی جب کرکٹ ٹورنامنٹ کے جو ہوتا ہے توب وہی دیکھتے ہیں ادھر کچھ ٹائم سے ٹی وی خراب بھی ہو گئی ہے تو اس کو صحی بھی نہیں کر رہا ہے کسیھی ٹی وی کوئی دیکتا ہی نہیں ہے تو سامنے جو ٹکی لگی اسی میں وہ دیکھ آئی پی ایل وغیرہ یہاں کی ٹی وی نہا صی ہوئی نہ کوئی دیکھتا ہے بس اب شو کے لیے لگی رہتا
ہ کرکٹ دیکھنے کا شوق تو مجھے بھی ہے لیکن میں ٹی وی پہ نہیں دیکھتا دیکھتا ہوں موبائل پہ ہی دیکھتا ہوں جی سارا جتنے بھی میچ آتے ہیں سب موبائل پہ